السلام علیکم
وعلیکم وسلام محترمہ کیسی ہیں آپ
خیریت سے ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
بس خدا کی رحمت ہے ہم بھی خریت سے ہیں ایک دم چست درست ہیں آپ بتائیں آپ کی خاندان
جی خدا کی رحمت بنی رہنی چاہیے خدا خدا کی رحمت نہیں ہوی تو کیسے کام چلے گا سب خدا کے ہی بندے ہیں ہمارے خاندان کے سبی لوگ درست تندرست ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں اور بتائیں کیا کر رہی ہیں آپ
جی کچھ نہیں ابھی تو ہم بیٹھے ہیں فی الحال آپ کو پت تو ہوگا کل طوفان آیا تھا تو لائٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں
جی بتا پتا ہےاتنا بنکر طوفان تھا اتنا بنکر طوفان تھا سچ میں ہم کو تو رات کو لگ رہا تھا کہیں کچھ ہو نہ جائے کہیں کوئی لٹے وٹے نہ گر جائیں اور وہی ہوا لٹی وٹی گر گئے اور لائٹ نہیں آئی ہے بچے اتنے پریشان ہو رہے ہیں گھر میں خاندان کے سبھی بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں جی ہمارے دادی دادو بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں اور پانی کے لیے تو اور بھی زیادہ دکات
آپ نے بالکل صحیح کہا پانی کے لیے تو بہت پریشان ہے لیکن صحیح بتاؤں نا تو یہ چیز تو مجھے صح لگتی ہے کہ اس بہانی سے ان لوگوں کو پانی کی تو قدر ہو جاتی ہے ورنہ پانی کا اتنا مس یوز کرتے ہیں آج کل کے لوگ بے مطلب میں بہا دیتے ہیں قدرت سے ملی ہوئی چیزوں کی قدر ہی نہیں کرتے
ایک قدرت سے ملے ہوئے چیز کی قدر کرتے ہی نہیں ہے کیا کریں لوگ سمجھ نہیں ہے قدرت کی چیزوں کا کوئی مطلب بھی نہیں سمجھ قدرت فری میں جو دیتی ہے اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو
پاتی ہے تب ان کی قطر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ابھی تو لوگوں کو یہ ہے کہ لائٹ آئے گی تو پانی آ جائے گا کچھ لوگ تو انوریٹر وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں کچ جنرٹ لے آتے ہیں کراائے پہ لیکن پھر بھی ان لوگوں کو مطلب سمجھ ہی نہیں ہے باقی کا جیسے آپ نے ریگستان ا سائڈ میں سنا ہوگا کہ نہا ادھر پانی فل پانی کی ایک بوند بھی بیسٹ نہیں کرتے بارش کا پانی بھی وہاں پہ اکٹھا کر کے یوز کرتے ہیں اور آپ نے اپنے یہاں دیکھا ہے نالیوں میں بہتا رہتا ہے گلیوں میں بھر جاتا
ہاں وہی تو وہی تو ریگستان والوں کو پتا ہے نا کہ پانی کی مہم کیا ہے پ ان لوگوں کو تو واقعی کچھ بھی نہیں مار
ایک بار جب ہم سٹی میں جاتے ہیں نا تو بھی لوگوں کو پانی کی قدر رہتی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو مطلب ایک لیٹر بھی پانی لینا ہے تو پیسوں سے لینا ہے لیکن اپنی طرف کا کیا ہے مطلب اچھا پانی مل رہا ہے شدھ پانی مل رہا ہے تازی پانی تو اس کا اتنا مس یوز کرتے ہیں کبھی اس کو سمجھتے ہی نہیں
کچھ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کا اپنے مویشیوں پر اتنا پانی خرچ کر ہیں ہی بیشیوں پہ نہ نہلانے کے لیے ان پہ پریشر دیتے رہتے ہیں اپنے مویشیوں پر پانی بہت ختم کرتے ہیں یہ پر جو اگر کوئی منع بھی کرتا ہے نا اگر کوئی من بھی کرتا ہے تو ایسے بول دیتے ہیں یہ ہماری ہے ہماری شمر ہم کتنا بھی خرچ کر رہے ہیں تمہارا کیا جا رہا ہے
لیے لگوں کو پیسے دیے تاکہ یہ کسی بہان سے لالچ میں آ کر صی شوچالے کو یوز کریں گندگی کم ہو مطلب فائدہ ہو یہ سب کچھ سوچا لیکن اب کیا کرتے ہیں صفائی کے نام پہ جو ہوتا ہے میں ہی رکھ دیتے ہیں پائپ کو تو ان کو تو لگتا ہے صفائی ہو رہی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ کتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے جب جہاں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ وہ کام کیوں کرنے لیکن لوگوں
پانی کے وسٹ ہونے کو پانی کے وسٹ ہونے کو تو دیکھتی ہی نہیں ہے سچ میں بہت خدا کیسی ان کو بچ دماغ بنا دیا خدا ہی ان کا کچھ جی
کو کسی بہکاوے میں لینا پڑتا ہے تو سرار کو بچاری کو پیسے کا لالچ دینا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ ہوگا جیسے کہ آپ کورونا کو لے لیجے لوگ کیسے بھی گھر میں نہیں رک رہے تھے تو سرک نے بولا کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ ڈالیں گے کچھ راشن دیں گے آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تب لوگوں کا مطلب آنا جانا رکا اب سرک بھی کیا کرے لوگ خود ہی اپنی بربادی کر رہے ہیں مطلب قدرت سے ملی چیزوں کی قدر نہیں رہے ہیں خدا کی رحمت کو سمج ہی نہیں رہے ہیں تب ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو غلط ہی تو ہوگا صحیح کیسے ہو سکتا ہے پھر آپ تو اپنے کے ساتھ کلو کر
لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے سنتے ہی نہیں ہیں باتوں کو کچھ انوائرمنٹ اور خراب کرتا
وہی کوئی اچھے سے سمجھائے نا وہ آج کو کل کو کوئی بابا جی آ کے کوئی پیر پکیر آ کے ان کو بتا جائے نا یہ کر وہو کر یہاب اندھ وشواس پہ تو اتنا جلدی بھروسہ کرتے
میں تو اتنا جلدی بھروسہ کرتے ہیں اتنا جلدی یقین کرتے ہیں کہ کوئی بتا تو جائے کہ اس سے پیسے مل جائیں گے اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا تو وہ بھی کٹوا لیتے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مجھ پیسہ اس سے یہ کرو اس سے نوکری لگ جائے گی وہ کرو اس سے نوکری لگ جائے گی اس سے تمہیں یہ کرنا پڑے گا جو م راات کو یہ کرنا اس سے یہ ملے گا کوئی کرو سے وہ ملے گا پہاڑ پہ جا کر کے یہ کر دینا اللام میاں یہ کریں گے اللامیاں وہ کر گے سب کچھ الللہامیا کرنے آئے ہو خود کے کرم بھی تو ہوتے ہیں کچھ بندے کے خود کے کرم بھی تو ہوتے ہیں اللامی تھوڑ نا سب کچھ کرنے آ جائیں گے تم بھی تو نیکی کرو نیکی کرنے کے بع یہ تو سمج نہیں کہ کرنے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے
نکی کو چھوڑ کر برائی کے ساتھ جا رہے ہیں اگر ہم ان کو چ سمھاتے نا آپ یہ کام نہ کریں اس سے یہ نقصان ہوگا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا لیکن آپ اس بابا جی کی اپتنا خوبصورت دماغ بنایا ہے آپ کو سوچنے سمجھنے کی سکتی دی ہے تو آپ اس کا یوزتے کیوں کسی کے بہکوے میں آ
اللہ تعالی کی دی ہوئی چڑوں کا کوئی سے استعمال نہیں کرتا خدا نے بندے کو خدا نے بندے کو ہی اتنی سب کچھ اچھی سی تعلیم دی ہوتی ہے خدا پید ہی اس طریقے سے کرتا ہے سب کچھ اس طریقے سے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں پیار ہوتے
کوئی نہیں سمجھتا اور خدا کے نام پہ لوگ اپنے ماں باپ کو ہی ٹکرانے لگے اور تو اور کیا کرے مطلب خدا بھیی لوگوں کو کہاں تک ساتھ دے اب لوگوں کو اگر یہ بولو نا اس پیر بیر کے پاس جاؤ کو پیسے چڑھاؤ اس کے پیر چو اس سے پوچھو تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس سے ہمارا سب کچھ اچھا ہو جائے گا لیکن وہیں اگر کوئی بولے نا کہ اپنے ماں باپ کو ر تو
نے امی اور ابو کو کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنے امی ابو کوردھاشرم چھڑ آیا تھا پیر فقیر کے پاس چلے جائیں گے پیسہ خرچ کر دیں گے لیکن اپنے امی ابو کو کچ نہیں کہیں گے گھر میں امی ابو کے لیے کلیش پھیلا کر کے پھر پیر پکیر کے پاس جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں
وہی تو اب آپ سکون کی تلاش میں گھومتے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ ٹینشن ہے ہم اتنے بہکوی میں چل رہے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے ہمارا مطلب ڈپریشن میں جاتدا جا رہا ہے دماغ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سلوک کے ساتھ جیون میں نرواہ کر رہے ہیں مطلب کس سلوک کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اللہ تعالی نے اتنی پیاری چیز بنایا آپ کو بنایا آپ کی فیملی کو بنایا ان کے ساتھ کو بنایا لیکن لوگوں کو کیا ہے آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں کبھی پراپرٹی کے چکر میں کبھی کسی کے باتات کے چکر میں کبھی کسی چکر میں
یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے نیکی کریں رحمت دکھائےیں برکت دے خدا وہ ایسے کام تو کرتے نہیں ہے پتا نہیں کس کام کے لیے یہ لوگ پیر فقیروں کے پاس جاتے رہتے ہیں پھر فقیروں کو تو بس انہیں یہ بتانا ہے ہم ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی پیر ہمیں کوئی بھی پیر فکیر ہمارا کوئی کام بنا دے ہم وہ کر نہیں ہم یہ کر دیں گے پر اپنی فیملی میں کچھ بھی ایسے نہیں کرتے
ہم ایسی کسی کے آستھا کے سھ کھلواڑ نہیں کر سکتے لیکن چلو ٹھیک ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اچھا ہے وہ بھی برا ہے مطلب صحیح کو صحیح لیں غلط کو غلط لیں یہ چیز اچھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیر فقیر کے چکر میں ان کے بہکاوی میں آ کر کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں پیر فقیر کیا ہے جو ایک دم دنیا سے الگ ہو جن کو کسی سے لینا دینا نہ ہو وہ صرف اور صرف مطلب بے مطلب میں ہیلپ کریں لوگوں کی نہ کسی لالچ کے یہ تھوڑی نہا کہ بھائی آپ ہم کو گیارہ سے چڑھاؤ ہم آپ کو تعاویز دیں گے
تعویذ سے کیا ہوتا ہے محترمہ ایسے ہے کہ سے حکیم مل جائے جو پیسہ دے د جو نیکی دے دیں ایسے کہاں ہوتے ہیں نیکی تو بندے کو خود سے کرنی پڑتی تی ہے نیکی تو خد کرنی پڑے گی بنانے نیکی ملتا ہی کیا ہے خدا نے جب بنایا ہے طاقت شمتا دی ہے نیکی دی ہے تو نیکی کرو نا اوپر سے انوائرمنٹ اور خراب کرنے لگ جاتے ہیں بدھی ہوتی نہیں امی ابو کو امی ابو کو ویدوا آشرم میں چھڑنے چلےاتے ہیں یا ان کے لیے فلیٹ بنا دیتے ہیں ان کو وہاں رہنے کے لیے کہہ رہیتی ہیں خود کمانے کے لیے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں
چڑا دو بھائی کسی جیب کی حتیا کر کے تمہیں ملے گا
جی خدا نے کہا ہی کہا ہے مجھے اس کی بلی چاہیے کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں کہا لکھا ہے کہ ہمیں اس کی بلی چاہیے ہم بلی لے
ہمارا بھلا ہو ہونا چاہیے باقی کی دنیا میں تو گولی ہی لگ جائے سارے کے سارے مر جائیں ہمیں تو فرق نہیں پڑتا پھر ان باتوں کو چھوڑی یہ باتیں تو بہت بڑی ہیں ان نے تو صرف اور صرف ہمارے اندر کا جو خدا ہے وہ کانپتا ہے تو انسانیت کے اندر جو انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے بس وہ گڑبڑا جاتی ہے آپ
انسانیت تو مر ہی گئی ہے محترمہ کیا ہی کہیں اب اس بارے میں انسانیت تو رہی ہی کہاں ہے بندوں کے پاس میں جی جی ہمارے خاندان میں سب خیریت سے ہیں ابو امی سب ٹھیک ٹھاک ہیں کیا ہی بتائیں سب ابھی آپ کو ابھی بھی نہیں آ رہی کیا ہماری آواز دیکھنا را آپ پانی لگی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی آ گئی اب ٹھیک ہے ہاں جی آ رہی ہے جی آ رہی ہاں جی ک لیا ہم نے بھی کھا لیا ہمارے ابو امی نے بھی بھی کا لیا دادی دادو نے بھی کھا لیا آج رت کا جی ہمارے گھر آج سو جی ہمارے گھر آج کھیر بنی تھی سبزی بنی تھی اور ہوں ہ اور چاول بنے چاول بنے تھے جی گلاب وغیرہ بنا تھا
اچھا یہ تو بےحد خوبصورت چیز ہے مطلب یہ چیزیں شریر کے لیے بڑی فائدے مند رہتی ہیں یہ تو بہت اچھا ہے یہ نہیں رہ جی ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں جی ہم نے تو ابھی بس کھیر کھائی تھی اور ہماری امی جان نے سبزی روٹیاں بنائی تیں اور دال چاول بنائے تھے وہی کھائے تھے اور تھوڑا سا سیلیڈ کھایا تھا
اچھا ہے ہم بھی سیلٹ کے بارے میں بولنے والے تھے کھیرا کھیا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں کھیرے وغیرہ جو ٹھیک رہتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے صحت کے لیے بہت بہت زیادہ فائدے مند رہتا ہے کھیرا کھانے سے شریر کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے
وہی تو لیکن یہار لوگوں کو کچھ اچھا لگتا ہے کہاں ہے اچھی چیز ہوگا ان کو تو بس
کیا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے من کی بات ہے وہ کیا ہی کر سکتے ہیں ویسے آپ بتائیں آپ گھومنا کرنا پسند ہے کیا
جی ہمیں گھومنا تو بےحد پسند ہے اور جاتے بھی ہیں ہماری تعلیم چل رہی ہے لیکن جب ہماریے چھٹیاں ہوں گی نا تو ہمارے امی ابو ہمیں ل ابھی ہم لاسٹ ٹائم گئے
ہ
یہ بھی تھے آپ کو کبھی کرے آپ پر رحمت پرس آئے تو آپ جانا بےحد خوب
جی ہم گئے ہیں ویسے ہی بہے دور گئے ہیں کئی بار گئے ہیں خیر ابھی آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہم کو جو قمتی وقت میں جو آپ نے ہم سے بات یز کے لیے بےحد بےحد جو بہت بہت شکریہ بےحد آپ کا شکریہ خدا خدا آپ پر آپ کی امی جان پر آپ کے ابو جان پر رحمت برسائے رکھے رحم کرے آپ کی ساری خواہشوں کو پورا کرے ہم نے سنا ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کی بہت بہت زیادہ امید ہے خدا کرے آپ ڈاکاکٹر بنے آپ کی ساری خواہشیں پوری ساری خواہشیں خدا پوری کرے آپ اپنی ہر امید پہ خری اترو آپ کی پڑھائی آپ جہاں سے جائیں جس کالج سے جائیں وہاں سے پوری ہو خدا ع
ہمیشہ آپ کو
الدلہ حافظ اللہ حافظ رکھتے ہیں ممت